ملیی کو وعلیکم السلام آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے نوجوان اور ان کے مستقبل اگر ہم کرے تو ہر ملک کا مستقبل اس کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے آج جو نوجوان ہے کل وہی ڈاکٹر انجینئر استاد ا اور کاروباری لوگ بنےیں گے اسی لیے اگر نوجوان مضبوط ہوں محنتی ہوں اور اچھا سوچتے ہو تو ملک ملک بھی آگے جاتا ہے لیکن اگر نوجوان راستہ بھٹک جائے وقت ضائع کرے یا مایوس ہو جائے تو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے اسی لیے نوجوانوں کی زندگی ان کے خواب ان کے مسئلے اور ان کا مستقبل بہت اہم ہے
وال ولیکم السلام آپ نے بالکل ٹھیک کہا نوجوان کسی بھی ملک کی طاقت ہوتے ہے ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے اور کچھ نیا کرنے کا شوق ہوتا ہے لیک آج کے دور میں نوجوان بہت سے مشلو کا بھی سامنا کر رہے ہیں مثال کے طور پر تعلیم کا دباؤ نوکری کی فکر گھر والوں کی امیدیں اور معاشرے کا مقابلہ ایک نوجوان کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب کیسے ہوگا یہی سوچ کیں بار اسے پریشان کرتی رہتی ہے
جی یہ بات تو بالکل درست ہے پہلے کے وقت میں زندگی کچھ آسان تھی لوگوں کے پاس کم چیزیں تھی لیکن دل دل کا سکون بہت زیادہ تھا آج آج ہر چیز بدل گئی ہے آج نوجوان کے پاس موبائل ہے انٹرنیٹ ہے دنیا کی ہر کوئی معلومات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقابلہ بھی بہت بڑھ گیا ہے
جی جی
لوگ کامیابی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنی اچھی زندگی دکھاتا ہے اور یہ دیکھ کر نوجوان سوچتا ہے کہ شاید وہ پیچھے رہ گیا
بالکل صحیح کہا آپ نے اور یہی چیز کئی بار مایوسی پیدا کرتی ہے لوگ میں نوجوان دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ کرنے لگتا ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر انسان کا راستہ الگ ہوتا ہے ہر کسی کا وقت الگ ہوتا ہے کوئی جلد کامیاب ہوتا ہے اور کوئی دیر سے لیکن آج کل آج کل جلدی کامیاب پانے کا رجن بہت بڑھ گیا ہے لوگ محنت کم اور نتیجہ جلد پانا چاہتے ہیں
جی جی ہاں جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کا کوئی شا شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہر بڑی کامیابی کے پیچھے محنت صبر اور وقت ہوتا ہے اگر ہم بڑے لوگ بڑے بڑے سے بڑے لوگوں کی زندگی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دن میں کامیاب نہیں ہوتے ہوئے انہوں نے کئی کئی سال محنت کی مشکلات مشکلاتیں برداشت کری اور پھر جا کر کامیابی ان کو ملی آج کل کے نو نوجوانوں کو یہ بات سمج سمجھنی چاہیے اور ان پر اس پر عمل کرنی چاہیے
جی ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج بہت سے نوجوان اپنا وقت ضائع کرتے ہیں گن ٹو موبائل استعمال کرتے ہیں فضول ویڈیو دیکھتے ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہے وقتت ایک ایسی چیز ہے جو واپس نہیں آتی اگر نوجوان اپنی جوانی ضائع کر دے تو بعد میں افسوس کے سوا کچھ نہیں پتا
بالکل بالکل یہی تو صحیح بات کہی ہے آپ نے جوانی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان سیکھ سیکھ سکتا ہے محنت کر سکتا ہے اپنی زندگی بنا سکتا ہے اگر اسی وقت کو کھیل سستی یا فضول وقت چیزوں میں گزار دیا جائے تو بعد میں زندگی مشکل ہو جاتی ہے ہاں اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی بہت قدر
جی بالکل جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہناام جوانوں کو صرف تعلیم پر نہیں بلکہ مہارت پر بھی توجہ دینی چاہیے آج دنیا بدل رہی ہے صرف ڈگری کافی نہیں ہے اگر کسی کے پاس کوئی ہنر ہو جیسے کمپیوٹر زبان کاروبار یا کوئی فن فنی کام تو وہ اپنی زندگی بہتر بنا سک
یہ یہ بہت اہم بات کہی ہے آپ نے آج کل بہت سے نوجوان ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن پھر نوکری نہیں ملتی اس کی ایک وجہ بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس علمی مہارت کم ہوتی ہے انہوں نے علم بہت کم حاصل کیا ہوتا ہے اگر نوجوان تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر کوئی اسکل بھی سمجھے تو ان کے لیے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں
جی بالکل اور صرف ہنر نہیں اچھی سوچ بھی ضروری ہے کئی بار انسان کے پاس صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن وہ خود پر یقین نہیں رکھتا خود پر اعتماد بہت ضروری ہے اگر آپ خود کو کمزور سمجھیں گے تو تو دنیا بھی آپ کو کمزور کی شکل میں سمجھنے لگے گی
بالکل بالکل صحی بات ہے خود خود پر یقین یا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے اگر انسان خود پر بھروسہ کرے محنت کرے اور بہت بہت ہمت ہمت نہ ہارے تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے زندگی میں ناکامی آنا عام بات ہے لیکن ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھنا اصل کامیابی وہی ہے ج
نوجوانوں کو اچھ دوست بھی بہت ا سوچ سمجھ کر چننے چاہیے کیونکہ دوست انسان کی زندگی پر بہت اثر ڈالتے ہیں اگر دوست اچھے ہو تو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں لیکن اگر دوست غلط ہو تو وہ انسان کو راست راستے سے بٹ کر سکتے ہیں
یہ تو بالکل سچ بات ہے ا کہتے ہے انسان اپنی دوستوں جیسا بن جاتا ہے اسی لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا چلنا جو آپ کو بہتر بنائے آپ کو سیکھنے کی طرف لے جائے اور آپ کے آپ کی حوصلہ افزائی کرے
جی ایک اور چیز جو نوجوانوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے وہ صبر ہے آج کل ہر کوئی جلد جلد ہی میں ہے جلد جلد پیسہ جلد کامیابی جلد نام لیکن بڑی چیزیں وقت لیتی ہے ایک درخت بھی ایک دن میں بڑا نہیں ہوتا اس لیے ہمیں سبر ت ن ج
کیا خوب بات کی ہے آپ نے واقعی زندگی میں صبر بہت ضروری ہے اگر نوجوان محنت کے ساتھ صبر بھی رکھے تو ان ان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کامیابی ایک سفر ہے ایک دن کا کام نہیں ہے
جی بالکل اب آخر میں میں یہی کہوں گی نوجوانوں کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے جس جسمانی اور ذہنی صحت دونوں اہم ہے اگر انسان صحت مند ہوگا تو بہتر سوچ سکے گا بہتر کام کر سکے گا اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سک سکے گا
بالکل بالکل بہت درست بات ہے تو آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان نوجوان ملک کا مستقبل ہے اگر وہ اپنی وقت کی قدر کرے محنت کرے ا ہنر سیکھے اچھے دوست بنائے اور خود خود پر یقین رکھے تو نہ صرف وہ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں
جی بالکل ہچ نوجوانوں کے پاس طاقت بھی ہے اور موقع بھی ہے بس ضرورت ہے صحیح راستہ چننے کی
ہاں باہ ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا تھا جو کہ میں آپ سے پہلے ہی پوچھنے والا تھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس میں کہ جو آج کل جو چھوٹے بچے ہے ان کو موبائل فون ہاتھ میں دیا جاتا اس پہ کیا رائے ہے آپ کی کہ ان کو اس کو کیسے ہم یہ کر سکیں گے ٹھیک کر سکیں گے جس سے آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے اور پڑھائیوں پہ بہت بڑھائییا متاثر ہو جاتی ہے
کہوں گی کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کیونکہ اب جو وقت ہے وہ ٹیکس ٹیکنالوجی کا وقت ہے ہم بچوں کو پورا دن فون سے دور نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کا ایک پورا وقت رکھنا ہے ہر ایک چیز کا اور زیادہ سے زیادہ ماں باپ کو ہی یہ کرنا ہے کہ کہ وہ اپنے بچے کو کس راستے پر لے جائیں گے کیونکہ آج کل زیادہ تر ماں باپ خود کو تنہا رہنے کے لیے زیادہ فری وقت ملنے کے لیے وہ بچوں کو فون دیتے تاکہ ان کو وقت ملے لیکن اس کے لیے ماں باپ کو یہ چننا ہے کہ اگر میں نے اس کو ایک گھنٹہ فون دینا ہے پھر اس کے بعد اس کو میں کس کام میں لے سک خیں کون سا کام دے سکو اس کو تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ماں باپ تک ہی ہے کیونکہ یہ ماں باپ جو ہے اس سے پہلے بھی میں نے بولا کہ ماں باپ ہی ہے جو بچے کا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے
بالکل بالکل درست بات یہی ہے آپ نے کہ ا یہ تو پورا جو سسٹم ہے جو وگھر سے ہی شروع ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کس طرح سے ا ی نو تربیت دے ان کے پہلے پہلے سامچ وہ ابھی اسکول نہ جائے تو ان کی کیا تربیت ہوگی ان کو کیا دیا جائے گا کیا سکھایا جائے گا یہ ایک ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ا تو یہ پر ایک بات اس سے ہے کہ مطلب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچے کو سیکھنے میں جاتا ہے کہ کہ وہ کتنے سالوں تک اس کی ذہنیت یہ ٹھیک ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے
میرے حساب سے تو ا جو مطلب قدرت نے ایک نظام رکھا ہ ایک بچہ جو ہے تین سال میں ہی اس کی صلاحیت ہر ایک چیز کے لیے بن جاتی ہے وہ جو تین سال تک وہ گھر میں رہتا ہے وہ گھر میں ہر ایک ماحول ہر ایک زبان ہر ایک چیز کو سمجھنے لگ جاتا ہے کیا کس چیز پر کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے کیونکہ جب ماں باپ اس کو صحیح چیز کے لیے اپریشی مطلب اس کو تعریف کریں گے اور غلط چیز کے لیےٹو کہیں گے اور زبانیں سمجھتا ہے تین سال تک وہ ایک بے زبان بچہ تین سال تک ہی ہر ایک زبان سمجھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تین سال تک وہ ساری چیزیں سمجھتا ہے پھر اس کے بعد جب ج جب ہم اسے اسکول یا کہیں اور ڈالتے پھر وہ والا ماحول میں جب وہ اس میں خود کو دیکھتا ہے پھر وہ وہاں کی چیزیں بھی سیکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر جو بچپن کے یہ سال ہوتے ہیں